کلی ک ب
ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام السلام علیکم
بھائی جانب ٹھیک ہو
جی جی آپ بتاؤں
ہاں میںب ٹھیک ہوں گھر پہ سب بھی ٹھیک ہے
جی جی
تو بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ
جی گر پہ ہی بیٹھا تھا گرمی تھی ناچلی
ہاں ٹھیک ہے بھائی جان تو کھانا ہو گیا ہے
نہیں نہیں ا بھیھی نہیں وہ
چلیے بھائی تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کو تو پتا ہی ہے آج کل ماڈرن زمانہ ہے کتنے سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ہمیں میں نے سوچا کہ بیٹھا ہی ہوں تو آپ سے ہی کچھ بات کر لوں ڈرائیونگ کے بارے میں جس سے لوگوں میں اوئرنیس پھیل سکے تو اور یہ جو ایکسیڈینٹس ہو رہے یہ کم ہو سکے ہے نا تو بھائی چند ڈرائیونگ ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکی ہے آج کے ٹائم میں لوگ کار بائک بس اور ٹریکٹر چلا کر اسکول آفسز یا مارکیٹ اور دوسری جگہوں پر تو جاتے ہی چاہتے ہیں ڈرائونگ صرف آپ کو میں بتا دو بائی جان ڈرائیونگ صرف ایک اسکل نہیں ہے بلکہ ایک بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے اگر ہم اچھی طرح اور رولز فالو کرے ڈرائیونگ کرے تو ہم اپنی اور دوسروں کی جان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں آج کی لائف میں ڈرائونگ سے ہمارا بہت ٹائم بچ جاتا ہے اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جیسے ہاسپٹل جانا ہو یا کسی ضروری کام کے لیے جلدی پہنچنا ہو گاڑیاں کہیں اور تو ڈرائیونگ بہت مدد کرتی ہے اسی لیے ڈرائیونگ سیکھنا ایک اچھی بات ہے ایک اچھی اسکل ہے لیکن اسے بھی زیادہ ضروری سیف ڈرائیونگ کرنا ہے نا بھائی تو سیف ڈرائیونگ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کرے اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھے سیٹ بیلٹ ضروری لگائے اور بائک چلاتے وقت ہیلمٹ پہنے تو ڈرائیونگ کا ڈرائیونگ کے دوران موبائلون فون یوز نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی پڑی ایکسچنڈ کا سبھ بن سکتی ہے تو آپ بھی بتائیے اسی پہ کچھ
جی یہ تو آپ نے بہت بڑھیا بات کی ہے کہ ہمیں ٹریفک رولز فالو کرنے ہوں گے
ہاں بائی جان
جی دیکھو جو یہ بائکس والے ہیں نا یہ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں وداؤٹ ہیلمٹ
ہاں پائی جے
جی اگر یہ ہیللمٹ پہنیں گے اور اس اسپیڈ لمٹ کا دھیان رکھیں گے تو ایکسیڈ س کم ہوں گے
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل صحیح بات کہ
جی اور وہ گاڑی والے ود آؤٹ سیٹ بیلٹ نکلتے ہیں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی میں اس سے متاثر ہوا ہوں
جی جی
تو بتائیے آگے
جی یہ جو گاڑییاں والے ہیں ان کو سیٹ بیلٹ نہیں اچھا لگ یہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں
ہاں بھائی جاناں
دیکھیے سیٹ بغت ہماری جان بچا سکتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے صحیح کہا
جی اگر ہم اس کو پہنیں گے تو ہماری جان شاید بچ سکتی ہے
ہ بھائی جان تو روڈ پر ہمیشہ دوسرے ڈرائیورس اور مطلب کہ ا دوسرے ڈرائیورس کا بھی خیال رکھنا چاہیے م کہ زیبرا کراس پر لوگوں کو پہلے روڈ کراس کرنے دینا چاہیے انڈیکیٹرس کا صحیح یوز کرنا چاہیے اور مطلب کہ لین اور لین ڈسپلین فالو کرنا چاہے اس طرح روڈ پر سب کے لیے سیفٹی اور آسانی ہوتی ہے ڈرائی مطلب کہ ڈرائیونگ کا ڈرائیونگ کے دوران غصہ یا جلدی ا دیکھ نا بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی ٹریفک زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے جلدی کرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ آرام سے اور سوچ سمجھ کر گاڑی چلانی چاہیے مطلب کہ گاڑی چلانے سے پہلے اس کی کنڈیشن بھی چیک کر لینی چاہیے بریکز ٹائرز ہوتے ہیں لائٹس اور مرس ٹھیک ہونے چاہیے اگر مطلب کہ ویکل کی سرونگ ٹائم پر نہ ہو تو مطلب کہ سفر زیادہ سیف اور کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے نا تو ہمیں یہ سب چیزیں پہلے چیک کرنی چاہیے پھر ہمیں کسی لانگ ٹرپ پہ نکلنا ہے چاہے یہاں بلے کہ ہمیں آفس جانا ہوتا ہے رود ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھے تو میں مطلب کہ آپ آپ آپ سے سننا چاہتا ہوں مطلب کہ ہم کیسے ایک اپنی جان بچا سکیں کیسے ہم سیفٹی ڈرائیونگ کر سکیں ہمیں کون سے رولس کا فالو کرنا چاہیے اور ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے بتائیے بھائی جان
جی پہلے تو آپ نے بہت ہی بڑھیا بات کہ کہ ہمیں پہلے گاڑی کی کنڈیشن چیک کرنی ہوگی پھر نکلنا چاہیے دیکھو یہ تو پہلی بات ہے دسری جب ہم نکلتے ہیں تو سارے ڈاکومنٹس لائسن ن اینڈ سیٹ بیلٹ لگانا چاہے اور پھر نکلنا چاہیے تو پھر ہمیں اسپیڈ لمٹ کا دھیان بھی رکھنا ہے اپنی لین میں چلنا ہے جہاں پ زیبرا کراسنگ ہو گگی وہاں پہ پہلے رکنا ہے پہلے لوگوں کو جانے دیتے ہیں پھر جو ٹریفک لائٹ جو ٹریفک لائٹز ہے وہاں پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے ٹولز پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات ہے میں آپ سے سہمت ہوں
جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو فون نہیں چلانا چاہیے اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے
ہاں بھائی جان
صرف فوکس سے گاڑی چلانی ہے
ہاں بھائی جن آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے مطلب کیا ہمیں ڈرنک ڈرائیونگ یا نشہ کر کے ڈرائیونگ کرنا بہت ڈینجرس ہوتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہے اسی طرح نہیں نیند کی حالت میں یا تھکان کے ساتھ ڈرائیونگ بھی نہیں کرنی چاہیے اگر ڈرائیور الرٹ نہ ہو تو وہ اپنی دوسروں کی زندگی کا بھی خطرہ میں خطرے میں لا سکتا ہے ڈرائیونگ کے بہت سے فائدے ہیں اس سے ہمیں آزادی ملتی ہے ٹائم بچتا ہے اور ہم آسانی سے اپنی مطلب کہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر ہم ڈرائیونگ کیئرلیس طریقے سے نہیں جائے تو ایکسیڈنٹ انجوریز اور کبھی کبھی جان کا نقصان بھی ہو سک سکتا ہے اس لیے ہر ڈرائیور کو ذمہ دار اور سمجھدار ہونا چاہیے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب کیا ہمیں ڈرائیونگ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے آرام سے چلانی چاہیے تو کہی آپ بھی کچھ
جی جی بالکل ہمیں تو پہلے تو مائنرس کو گاڑی یا بائک نہیں دینی چاہیے
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل اچھی بات کہی
کیونکہ ان کا خون گرم ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو ان یہ ہمیشہ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں
جی جی یہ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں تو پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نہ یہ پھر بچ اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ بھی پھر ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے
ہاں بھائی جان اب نے بی اچھی بات کہی تو مطلب کیا اگر ہمیں کہیں جانا ہو تو اگر ہمیں دس منٹ لگیں گے تو ہم دس کے بدلے پندرہ منٹ دیں گے دھیرے دھیرے چلیں گے ہم زیادہ زور سے نہیں چلیں گے کہ تو سے چلیں گے کسی ہاں اتنی زور سے چلیں گے کہ سیدھا اوپر ہی پہنچ جائے گی ہمیں آرام سے چلنا چاہی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر پانچ منٹ لیٹ ہی ہو لیکن ہم اچھے سے پہنچ جائیں گے دیکھیے بجے کیا فائدہ ہے اگر ہم دھیرے گاڑی چلائیں گے اگر پھر خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو ہم بچ سکتے ہیں لیکن اگر ہم تیز چلیں گے پھر ایکسیڈنٹ ہو تو بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں نا بھائی جان تو جب ہم ہی چلتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں اپنے لیے تو خطرہ ہو ہوتے ہیں ہمیں اگر اپنا نہیں تو دوسروں کا خیال رکھ چاہ کیونکہ دوسرا دوسری طرف کا بھی مطلب کوئی م ماں یا بہن یا باپ یا بھائی مطلب کہ گاڑی چلا اگر وہ چلا جائے تو آپ کو تو پتا ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے لائسنس حاصل کرنی چاہیے تبھی ہمیں گاڑی چلانی چاہیے ہے نا بھائی جان
جی بالکل بھائی بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ نے
اور یہ ڈرائیونگ سکل جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ایک انسان کے لیے تو یہ ہر کسی کو سیکھنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اب چل ہی چلانی ہی نہیں چاہیے ہاں بھائی جارا ہر کسی مطلب کہ ہر کسی سکل کے دو راستے ہوتے ہیں جیسے ایک کوئن ہوتی ہے اس کہ ایک طرف تل ہوتا ہے ایک طرف ہیڈ ہوتا ہے ایی کررح مانو کہ ہر کسی چیز کے بھی دو سائڈ ہوتے ہیں ایک سائڈ سے وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے ایک سائڈ سے نقصان پہنچاتا ہے ایسی ہی یہ ڈرائیونگ سگنل بھی ہے ایک سائڈ سے ہمیں فائدہ پہنچا دی ہے ایک سائڈ سے نقصان پہنچا دی ہے نقصان کوتا کا تو ہم خود ہی ذمہوار ہوتے ہیں ہے نا بھائی جان
جی بالکل بالکل
آپ بھی بتائیے کچھ
جی جب ہمیں پوری طرح سے ڈرائیونگ آئے گی تب ہم روڈ پہ پ نکل سکتے ہیں ایسے ہی تھوڑی سی آئی تو پھر گاڑیاں بائک اٹھا کے لے جاتے ہیں
ہاں بھائی اسی لیے گورنمنٹ نے لائسنس کا ایشو مطلب کہ لائسنس کو ایشو کروانے کا سوچا ہے
جی بالکل
تو کہیے اور کچھ جانکاری اگر آپ کے پاس ہے تو
نہیں اتنا ہی ہے بس جی ہے رول فالو کرنے ہوں گ
ج ہاں بھائی جان تو آپ ایک میرے من میں ایک سوال تھا آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں بھ جن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملب کہ یہ جو ڈرائیونگ ہے تو ہمیں یہ سیفٹی کا تو دھیان رکھنا ہی رکھنا چاہیے یہ مطلب کہ رولس کس لیے بنے ہیں یہ صف رولس مجھے یہ پتا ہے
سفٹی روز اس لیے کہ ہمیں یاد دلائیں کہ سیف ڈرائونگ کرنی ہے
بھائی جان اگر ہم ان پہ فالو کریں گے تو کیا ہوگا
اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو بائک کم سے کم ایکسیڈینٹس ہو گئے ڈرائیونگ سیف ہوگی اس سے بہت ہیی جانیں بچ سکتی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل ہی صحیح کہا بت ہیتے جائے بتاتے جائے
جی بالکل بھائی
تو بائی جان گاڑیوں گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں مطلب کہ روڈز کا بھی اچھا ہونا چاہی تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ہاں بائی جان تبھی ڈرائیونگ سیف ہوک ہاں وائی جان بہت ہی اچھی بات کہ آپ نے بہت ہی اچھا
ج جی ج جب رڈس صحیح ہوں گے تبھی تو ڈرائیونگ اچھی ہوگی
ہاں بھجن تو ہاں یہی سب ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیونگ کیا امانت اور ذمہ داری ہے ہمیں ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کرنے چاہیے سیٹ بیلٹ اور ہیللمٹ کا یوز کرنا چاہیے موبائل فون سے بچنا چاہیے ڈرائیونگ کے دوران اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چیے چاہیے جب ہم سیف ڈرائیونگ کرتے ہیں تو صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی فیملی اپنے فرینڈس اور اپنی سوسائٹی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے جو دوسرے ڈرائیور بھائی ہوتے رول پہ اونٹیی بھی ان کی بھی زندگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہے ہم ہی ذمہوار نہ بنے ان کے ایکسیڈینٹ کی ہمیں یہ بھی سونا چاہی تو بھائی جان آپ سے بات کرتے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ اپنا خیال رکھ اپنی گلواروں کا خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظک